واں وعلیکم السلام
ہاں جی بھائی ٹھیک ہو ہاں جی ہمارا آج کا ٹاپک کیا رہے گا با جان
بھائی جان آج کا ٹاپک جو ہمارا رہنے والا ہے موسم کے اوپر کچھ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں ٹھیک ہے بھائی جانؤ
ایگررییکلچر کے بارے میں اور بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم موسم پہ ہی کچھ بات کرتے ہیں جی بھائی ہ جی موسم جو ہوتا ہے بائی ا موسم بتا ہے
ایک تو ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے آج کے موسم جو ہے گرمی کا موسم ہے نا بھائی جان
ہاں
اور بھائی جان جو گرمی کا موسم ہے آج کل آپ دیکھے م سکتے ہو مطلب کتنی دقت ہوتی ہے لوگوں کو باہر نکالنے میں آج پتا ہے انسان کیا بولتا ہے بھائی جان ہ ب مطلب انسان سوچتا ہے کہ ا مطلب آج کل آج ہمیں مطلب بارش پڑنی چاہ ہے مطلب مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں مطلب آج جو جو ہوتے ہیں نا مطلب جب
برف باری ہوتی ہے نا بھائین ہاں تو وہ مونسون کا سیزن وہ بولتے ہی کہ مطلب آج وہ سیز ہونا چی جب بائی جان ہوتا ہے بارش پڑنے کا سیزن ہوتا ہے یا برف باری ہونے کا سیزن ہوتا ہے تو تک گو مطلب دھ متے آپ کو پتہ ہے یہ یہ ج
ہاں اور موسم میں ہوتا کیا ہے دیکھو ب آج کل جو موسم ہے گرمی کا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے ہمارے مطلب آدھے لوگ زیادہ تو پنجاب میں دھ سکتے ہو مطلب پنجاب میں کتنی فصلیں اگائی جا سکتی ہے مطلب دور سے اگ اگلتی ہیں نا بائی جن
ہاں ہاں ان کو موسم سے ہی ان کو ٹھنڈا موسم چاہیے اور گرمی کا بھی موسم کئی ایک بجہ کیونکہ وہاں پہ جو وہاں پہ جو بس یہ نا مطلب کیا بولتے تھے
توملس کیا ونان
ج
کھانے کے جو پیڑ ہوگئے تھے نا بجن ہاں تو بئی مطلب وہ اگاتے ہیں اگاتے ہیں نا بھائی جن ان کو دھوپ بھی مطلب ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ بھی جہاں مطلب کشمیر میں اگر دیکھا جائے جو شالی ہے نا بھائی جان شالی جو یہ آج کل اگتی رہتی ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ دھوپ
مطلب ضورت ہے کیونکہ آنے والے کام مطلب ایک دو ایک دو دن چار پانچ دن کے بعد تو ہم نے جو شادی ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں ب وہ کاٹنی پڑتی ہاں ہاں
ب جب وہ بڑی ہو جائے گی تبھی تو وہ ہم کاٹ پائیں گے جب اس کو دھوپ ملے گی مطلب پانی ملے گا تبھی تو وہ بڑی ہو جائے گی نا وجن
ہاں ہاں ہاں تو میں موسم کے بارے میں بھی کچھ جان بتا ہوں میں بھی کچھ یہاں سے بولوں گا کہ موسم سے مرب کسی خاص وقت میں کسی جگہ کی ہوا درجہ حرارت بارش ہوا کی رفتار اور بادلو کی حالت ہیں ہیں کہ نہیں جیسے کہ ہم کی کسی بھی جگہ پہ دیکھے ہوا وہاں پر الگ ہوتا ہے وہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نہیں ہاں اور انگریزی میں ایے ویدر کہتے ہیں ا موسم قدرت کا وہ نظام ہے جو ہر روز بدلتا رہتا ہے ہے کہ نہیں کبھی گرمی کبھی سردی کبھی بارش کبھی برف باری
ا ب سے ہیں جی بھیا ہاں
موسم اور آب و ہوا اس میں کچھ فرق ہے
جی ب جان
ہاں موسم تو ایک دن کا حال ہے ہے کہ نہیں وہ تو بدلتا رہتا ہے ا اور آب و ہوا جو ہے وہ تیس سال کی اور ساتھ ہے
ج
نہیں جیسے ہم موسم کی بات کرتے ہیں جیسے کہ پہاڑی علاقے ہیں ان میں برف پڑتی ہیں پھر ان کو گلیش وہ گلیشر میں جاتے ہے کہ نہیں ان کو گلیشئر بن جاتے ہیں ہ اور پھر جب گرمی کا موسم آتا ہے وہ گلیشر پگل جاتے ہیں ہاں ان سے سے ہمارے دریاؤ میں پانی آتا ہے ا کہ نہیں
جون سے لے کر اگست تک جو مطلب سب سے زیادہ ٹیمپریچر ر ہوتا ہے بھائی جان آپ کو پتا ہے اور جو تو دسمبر سے فروری تک ہے نا بھائی جان تو اس میں اتنا مطلب ٹھنڈا موسم ہوتا ہے آپ کو یہ سب تو پت ہی ہوگا بھائی جاناںز بھی جی جی بھائی جان ہ جو بھجن ہوتا ہے کیا موسم جو ہوتا ہے نا بھجن جو سال کے مطلب ا درمیان ہوتے نا بجہ ہاں تو موسم جو ہوتا ہے وہ خوشخوار ہو ہو جاتا ہے مطلب ہوتا ہے جیسے کہ ہم بات کرتے جیسے میں نے ابھی بولا گرمی کے موسم میں مطلب آدھے لوگ بول ج کہ گرمی میں مطلب ٹھنڈ ہونی چاہیے آدھی لوگ بولتے ہیں ٹھنڈ میں گرمی ہونی چاہیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت بار بولتے ہوئے
بہت سارے لوگ ہاں ہاں اور یہ جو موسم ہے نا جو کسان ہوتے ہیں وہ بیج اور فصل ہے نا بہتے وہ موسم دیکھ کر لگاتے ہیں ہے کہ نہیں بارش سے فصل اچھی ہوتی ہے اگر کوئی چی چیز ہمیں لگانی ہوتی ہے یا پیڑ ویڑ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کب بارش پور ٹائم وہ ہم بیچ بوئے تو وہ سب لگ جاتے ہیں
جی جی بھائی جان اچ موسم کے حساب سے ہ کپڑے وہ تھرا بدل رہ ہیں ہے کہ نہیں جی بھان
ہاں جیسے کہ اگر ٹھنڈا موسم ہوگا تو ہم ٹھنڈے کپڑے پہنیں گے اگر گرم موسم ہوگا تو ہم ہرن ویرن پہنتے ہیں کہ نہیں ہاں موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں
جی اور گرمی میں بھائی جان گرمی میں زیادہ پانی پینا چاہیے مطلب چاہیے ایک انسان کو سردی میں گرم کپڑے لگانے چاہیے ہے کہ نہیں بھن ہاں ہاں
ہاں
مطلب جیسے آپ ایک مطلب ابھی میں نے بولا کہ جیسا موسم ہوگا جیسا موسم مطلب دکھا دیکھ کر فصل کو ہے نا بھائی جان
ہاں
تبھی تو وہ اگتی جب مطلب بارش اور دھوپ یا بارش اور دھوپ فصلوں کے لیے جو بہت زیادہ ا اہمیت رکھتی ہے اور پہلے ہم اگر غلط غلط موسم میں غلط موسم میں مطلب کچھ اگائیں گے جیسے کہ میں بول رہا تھا ابھی جو جو ہوتا ہے نا بجن یہ شالی وغیرہ ہوتی ہے کچھ مطلب جو جو اگاتے ایک کس اگاتا ہے اگر ہم غلط موسم میں اگائیں گے تو ہم وہ اگے گا نہیں بھائی جان بلکہ
ہاں ہاں یہ بات تو آپ نے صحیح کہی ہے جیسے کہ آج کل موسم کے کچھ مسائل ہیں آپ نے بھی دیکھ ہوگا جیسے گلوبل وارمنگ اس میں دنیا گرم ہو رہی ہے ہے کہ نہیں گرمیاں لمبی ہو رہی ہے اور سردیاں چھوٹی ہو رہی ہے ہے کہ نہیں ہاں اور غیر اور غیر
وہ بارش ہو گئی ہے جی جی بھائی جان ہاں اور ایک بات میں بول بولنا چاہوں گا یہاں پہ آج کل موسم جو مطلب جلدی اپنا مطلب ا جلدی بدل جات بدل جا بدلتے جا رہے ہیں گرمی گرمی زیادہ ہوتی ہے اور سردی کم ہو اور سردی کم ہوتی ہے اور اچانک سے جو بھائی جان بارش پڑتی ہے نا بھائی جان
ال جاتی ہے اچانک سے اس کی ممب ج آپ کو پت ہے اس کی وجٹ کون ہے بھائی جان جو ہمارے مطلب پولیوشن وغیرہ ہے نا بھائی جان جنگل کاٹنا مطلب یہ انی سے ہو رہا ہے آپ کو پتاہ ہے مے کیونکہ ہماری جو جنگل اور مطلب جنگہ ہماری کتنی کتنی کتنا ضروری مطلب فائدہ ہے ایک اللہ تعالی نے ہمیں نعمت دی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال نہیں کرتے ہیں اور جو ہماری جو زندگی ایک انسان کو مطلب ملتی ہے وہ زندہ کس میں وہ پ ہے نا ہم اسی کو گندا کر رہے ہیں بھائی ہاں ہاں اور یہ میں بول رہا تھا کہ اور وجہ ہوتا کہ ہمیں مطلب پہے مطلب یہ آج کل دیکھا جائے ڈیجیٹل کا زمانہ ہمیں پتا لگ جاتا ہے کب بائش جنے والی ہے کب بھوپ رہنے والی ہے ریڈیو ٹی وی موبائل سے ہم مو سب کچ ہاں پہلے ہی وہ پرڈکشن دیتے ہیں نا موسم کے بارے میں فان آئے گا یا کہ نہیں آئے گا اس میں ہمیں تیار اس میں بھی مطلب تیار ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے ہاں جی جیسے کہ سیلاب آتا ہے وہ پہلے ہی بول دیتے ہیں ان کے پاس بہت ساریے ٹیکنالوجی ہوتے ہے کہ نہیں وہ بولتے ہیں کس پر
کیا ہوگا ان کا خاص کر خیال رکھنا چاہیے ان کی باتوں کا
جی بھائیان جی بھائیان اگر ہم مطلب درخت لگائیں گے نا بھائیان تو پولوشن کم ہوگا موسم بہتر ہو رہے گا ہمارے لیے اور جو مطلب درخت ہے درخ کت ہیں نا بجان وہ گرمی کم کرتے ہیں اور مطلب اور بارش بارش لاتے ہے کیونکہ آپ کو پت ہی ہے جب مطلب درکت ہمیشہ کچھ رو مطلب رو کر کے بتاتے ہیں مطلب مطلب کبھی کبھی جب بارش پڑتی ہے تو پھر انسان کو بھی پتا چلتا ہے نا بچن کیا کر ہاں
اور موسم ہماری زندگی کا حصہ ہے کیا نہیں
لاہول میں موسم بھی بدل سکتے ہیں لیکن اپنے آپ کو موسم کے مطابق جی جی بھائی جان چلیے بھائی جان السلام علیکم آپ ملبھر بہت ہے جانا
وعلیکم السلام